ج
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جناب ٹھیک ہو
ہاں جی ٹھیک بھائی آپ ٹھیک ہو
جی میں بھی ٹھیک ہوں آ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ممی پاپا بھائی بہن سب ٹھیک ہے
ہاں جی بھائی صاحب کے آپ کے گھر میں سبید ٹھیک ہے
جی بھائی میرے گھر میں بھی سب ٹھیک ہیں آپ کے بچے سب ٹھیک ہیں
ہاں جی سب ٹھیک ہے کیا چل رہا ہے اپنی زندگی میں
بس سب بڑھیا ہی چل رہا ہے آپ سناؤ مطلب آج کل گرمی کچھ زیادہ نہیں پڑ گئی ہے
ہاں جی ہاں ج بہت زیادہ گرمی بن رہی آج کل
یہی پینتیس چالیس ڈگری ہو رہا ہے آج کل
جی جی
باہر نکلتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں
ہاں جی گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آج کل
آپو کیا ل آگتا ہے آپ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے مطلب یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے
ہاں گرمی ہو رہے جو ٹیمپریچر جو بڑھ جاتا ہے ہماری وجہ سے جم آپ ہی کچھ بولوائیں اس کے بارے میں اور کچھ پتائ ہے وہ
مطلب گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے نا مطلب ہم اتنی گاڑیوں کا اپیوگ کر رہے ہیں پیٹرول جل رہا ہے اتنی فیکٹریز ہو رہی ہیں
جی بھائی
جی جی کافی زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کچھ فیکٹریز ویکٹریز کے دھوئیں کے بارے میں کچھ بتائیے کیا ہو رہا ہے
ہاں جی ہاں جی آج کل کے زیادہ تر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں بناتی ہیں جس میں بہت سارا گندا موادہ ن چلتا ہے جو ہوا میں جا کے کہ اوزون لیئر پہ اثر بھی کٹتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بچھ جاتی ہیں جیسے کینسر بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے الٹرا ویلیٹ ریز کی وجہ سے ہاں جی ہاں جی
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے مطلب کافی زیادہ گرمی بھی بڑھ گئی ہے کافی مطلب اس سے دقت بھی ہو رہی ہے ہم کو آج کل ہوا بھی کافی گرم ہو رہی ہے مطلب اگر جنگل میں بھی رہیں گے وہاں پہ بھی مطلب گرم ہوا کے جھونکے آتے ہیں
ہاں جی بھائی بڑی اچھی بات ہے آپ نے
جی جی مطلب جو ہم کلورو فلورو کاربنز جل رہے ہیں مطب مطل فریجز میں ریفریجریٹر میں یوز ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کافی زیادہ ڈیمیج اوپر سے اوپر سے مطلب یہ موسم میں اچانک تبدیلی ہے مطلب ہمارے پولوشن کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے
ہاں جی بائے لوگوں کو اس کے ب ہاں جی بھائی لوگوں کو اس کے بارے میں توجہ دینا چاہیے کہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں
جی جی ہیلو
ہاں جی تو آپ کیا ہاں جی جناب بتائیں آپ کیا بتا رہے تھے
جی میں بول رہا تھا یہی مطلب ہمارے یہاں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے مطلب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس کو کم کرنی چاہیے
بالکل صحیح کہا تو ہمیں آپ کو پت ہی ہے ہمیں مطلب جو زیادہ پولوشن ہے یہ تو اسی کی وجہ سے مطلب یہ جو گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے اسی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بڑھ رہی ہے تو
جی اسی کے بارے میں جی اسی کے بارے میں اسی کے بارے میں تو میں بھی بول رہا تھا مطلب ہم کلورو فلورو کاربنس کافی زیادہ استعمال کر رہے ہیں اوزون بھی خراب ہو رہی ہے
ہاں جی تو کہیں نہ کہیں ہم مطلب زیادہ ماحول کو جب ہم گندا کرتے ہیں آلودہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو مطلب اوزن لیئر ہے اس پہ مطلب برا اثر پڑتا ہے نا جی جی پھر ہاں جی تو اس کی وجہ سے جو موسم ہے میں بھی تبدیلیاں آتی ہیںپ دیکھ رہے ہوں گے کہ
جی
آج کل جو گرمیاں ہیں یہ شدید بڑھتی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اسی پولوشن کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے نا جی
ہاں ایک تو مطلب اتنی زیادہ گرمی بڑ رہی ہے اوپر سے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں نہیں مل رہی اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ مطلب جو اتنی اتنی زیادہ گرمیاں مطلب جو خود وہ آفس میں رہتے ہیں ان کے پاس ایزی رہتے تا باقی سب چیزیں رہتی ہیں مطلب بچوں کے پاس تو فین بھی ہوتا ہے وہ بھی گرم ہوا دیتا مطلب پرسوں میں دیکھ رہا تھا ایک بچے کا ویڈیو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا مطلب ہمارے ایجوکیش مسٹر کو وہ تو خود د بھر اس بیٹھے رہتے ہیں مطلب ہم ہماری حالت نہیں سمجھتے ہیں
جی تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو اس کی طرح بھی مطلب حکومت کو دھیان دینا چاہیے کہ بچے جو اس گرمی میں مطلب اتنی شدید گرمی میں اسکول جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں یہی چاہیے کہ وہ اسکول کی چھٹی کروا دے جب تک یہ گرمی سے راحت نہ ملے کیکہ آپ صحیح پرمیں آپ نے کہ جو بچے ہیں جو یہ اسکول ہے ماسٹرس تو ان کو مطلب وہ لوگ خود اے سی میں بیٹھتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹس کو جو کلاس ہے وہ شدید گرمی ہے کہیں نہ کہیں ان پہ صحت کا را اثر پڑتا ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ جی انہیں گ حکومت کو پہلے ہی چاہے کہ آپ پہلے وہ چھٹی کریں اگر وہ چھٹی بھی کرنے وہ تو آرڈر نکالا ہے ان نے چھٹی کا ہے نا جی
جی جی بالکل آپ نے صے ہی کہا مطلب آرڈر تو نکل گیا ہے چھٹی کا لیکن پھر بھی مطلب جو یہ پرائیوی ٹیچنگ کر رہ ہیں ان کو بھی تو بند کرنا چاہیے ہمارے مطلب ان کے گھر والے تو ان کو بھیجیں گے ان کو مطلب اپنے بچوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں آج کل کابارے کافی زیادہ پڑھائی کا پھر کافی زیادہ اس کے مطلب سوسائڈ کیسز بھی ہو رہے ہیں
جی جی جی
مطلب کوئی بچہ مطلب اوپر سے کود جاتا ہے دس منزل سے کوئی مطلب فین پہ ہی پھانسی لگا دیتا ہے اس ہم کو چاہیے مطلب فین وین نکال کے لوگ اے سی کا یوز کریں زیادہ
جی جناب جی جی تو کہیں نہ کہیں آپ نے صحیح بتایا جو
مگر اے سی میں بھی تھوڑی سی پرابلم ہے اس میں بھی کلورو فلورو کاربن یوز ہوتا ہے مطلب ہم کو چاہیے مطلب اسی ٹائم استعمال کریں جس ٹائم زیادہ ضروری ہو
ہاں جی ہاں جی آپ نے صحیح فرمایا تو اس سے اتنا مطلب اثر نہیں پڑ رہا ہے ماحول پہ جتنا ہم پولوشن کی وجہ سے اب پھیلا رہے ہیں آپ دیکھیے اکثر جو سڑک گب کچرا ہوتا ہے ن جی نالوں میں ہم جو کچرا ڈالتے ہیں تو اسی سے ماحول بگڑ جاتا ہے اور ہم زیادہ پیڑ پیڑ کاٹتے ہیں آپ کو تو پتاہ ہے ہم کتنے پیڑ کاٹ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ ماحول میں جو تبدیلی ہو رہی ہے
جی آپ کو میں ایک کہانی سناتا ہوں مطلب ابھی سے کچھ ملین سال پہلے ایک جانور ہوا کرتا تھا جس کا نام ٹائٹینو ب ہوا تھا
ہاں جی جناب
مطلب وہ کیسے ختم ہوا مطلب جب اچانک سے ماحول میں تبدیلی ہوئی مطلب اگر ایسسی ہی چلتا رہا تو تو انسان بھی ختم ہو سکتے ہیں کسی وقت
جی جی جی جناب
وہ ٹائٹینو ہوا مطلب ایسا سانپ تھا مطلب جس کی لینگتھ بھی مطلب جس کی لمبائی چالیس فیٹ کی تھی اور اس کے پاس کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں تھی وہ مگر مچھوں کو بھی کھاتا تھا
جی جناب تو ہمیں ہاں تو یہ مطلب پولوشن سے ہی ہو رہا ہے اور کیا ہے مطلب ہمیں چاہیے کہ کہ پولوشن کو کم کرنا چاہیے ہمیں مطلب کچھ حکومت کو بھی کچھ ایسے قدم اٹھانے چاہیے کہ وہی پولوشن کم کرے مطلب اگر کوئی پولوشن پھی رہا ہے تو اس پہ پابندی لگا دی جائے آپ اکثر دیکھتے ہ گے جو ہمارے گھر میں جو ماں بیٹی ہیں وہ جو کچرا کچرا لے کے جاتے ہیں اور وہ وہ کچرا ہم رجو میں پھینک دیتے ہیں جس سے مطلب ی مطلب ماحول پہ برا اثر پڑتا ہے اور جو ہم انسانوں کو تو برا اثر پڑتا ہی ہے لیکن جو سمندر میں ندیوں میں نالوں میں جو جانور رہنے والے مچھل ہیں جیسے مینڈک مینڈک ان پہ بھی برا اثر پڑتا ہے جو مچھلں ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہی ہے وہ پانی سے کتنا مطلب پیور آکسیجن مطلب ان کو چاہیے لیکن جب ہم کچرا ڈالتے ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے گیسز بن جاتے ہیں پھر پانی میں تو جس کی وجہ سے پھر مچھلیاں بھی مطلب کہیں نہ کہیں دکھ کر میں آ جاتے ہیں ان کی موتیں ہو جاتی ہیں ہم مسئلیں بھی کم ہونے لگی ہیں
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحی کہا مطلب مچھلیاں بھی کافی زیادہ کم ہو رہی ہیں کافی ساری پیشیز بھی ایکسٹنٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اور آپ کو پتا ہے اور آپ کو پت ہی ہوگا مطلب آج کل آپ دیکھیں گے شام کے اور صبح کے وت ہی تھوی سی ٹھنڈی رہتی ہے بقی دن میں انسان اگر باہر اس کا ٹوسٹ بن جائے گا
جی بھائی صحیح کہاں
جی آپ کو پتتا ہے میں کتنا گو رہا تھا میں آج کل جب باہر میرے کو کام رہتا ہے میں کالا ہو گیا ہوں دھ تین دن میں ہی مطلب کافی زیادہ گرمی بڑ گئی ہے حد سے زیادہ پچھے سال سے بھی لگ بگ دو ڈگری زیادہ یہ اوپر سے میں مطلب ایسی جگہ پہ رہتا ہوں جہاں پہ جنگل کافی زیادہ ہے پھر بھی یہاں پہ اتنی گرمی ہے میں سوچ رہا ہوں ہماری مطلب جو سین سینٹر ہے مطلب جو اکویٹر کے پاس ہے ان ان کا ان کی کیا حالت ہوگی مطلب اوپر سے اوپر سے ایک اور چیز ہے یہ جنگل بھی کاٹ رہے ہیں کافی زیادہ اور وہاں پہ پتہ نہیں دہلی میں میں دیکھ رہا تھا وہاںہ پہ مطلب یہ کچرے کا مطلب پورا کا پورا پہاڑ بنا دیا ہے ان لوگوں نے
ہاں جی صحیح بولا آپ نے میں آپ نے بولا کہ روز ٹرینگ ہوتی ہے آپ کو تو صبح جب اٹھایا کرو تو سن سکرین لگایا کر جب آپ باہر جائیں تو اپنا صحت کا خیال رکھا کرو اچھا دکھا کرو سنسیین لا گ اور سرم بھی یوز کیا کرو وٹامن سی جس کی وجہ سے آ کا سکن بہت ہی اچھا رہےا
وہ میں بہت زیادہ کرتا ہوں لیکن پھر بھی انسان کالا ہو ہی جاتا ہے
جی بھائی
اچھا آپ میرے کو اس بارے میں کچھ بتائیے مطلب ہم کو گاڑیاں مطلب میرے خیال سے الیکٹرک استعمال کرنی چاہیے کیونکہ پاسٹ مطلب جو نزدیکی جگہ ہو وہاں پہ ہم کو سائیکل وائیکل کا اپوگ ہے پائیدہ نہیں جانا چاہیے وہ بہتر رہےا
ہاں جی بھائی انسان کی صحت کے لیے ورجسٹ بھی کرنا بھی بہت ضروری ہے تو اس کی واگ بھی بہت ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں جائیں اور ایسا کریں تو ضروری ہے آپ کو واک پہ بھی جانا چاہیے ص صحت تندرست رہتا ہے
جی جی جی بالکل آپ نے آپ نے بالکل بالکل صحی کا مطلب کافی زیادہ اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں مطلب میں ہماری ڈسٹرکٹ میں کافی زیادہ مطلب یہ الیکٹ الک بھی دھیان دیا جا رہا ہے کافی زیادہ الیکٹرک آٹوز ہی آو رکشا کافی زیادہ استعمال ہو رہے ہیں اور آپ مطلب مطلب ہم گورنمنٹ نے کچھ قدم لیے ہیں اس سے اس کا مطلب یہ گورنمنٹ نے کچھ قدم لیے ہیں اس کو کام کرنے کے لیے اور دوسری لیکن دوسری چیزیں یہ ہیں لیکن وہ جنگل کاٹ رہے ہیں کافی زیادہ جنگل ان پہ فیکٹریز بنا رہے ہیں مائننگ کر رہے ہیں
ہاں جی بھائیو ہاں جی یہ کہنا چاہتا توونکہ گورنمنٹ کو اس پہ ایک رول لاگو کرنا چاہے اچھا اور سخر رول کرنا چاہیے کہ جنگل حد سے زیادہ کم کٹا کریں کیونکہ اس کی وجہ سے جو پیڑ جو ہوا کو صاف رکھتے ہیں وہی اگر ہم کاٹیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہوا میں جو نمی ہے گرمی وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ پیڑ ہی ہوا کو صاف کرتی ہے
جیسا کہ آپ نے کہا مطلب جی جی جیسا کہ آپ نے کا ہوا میں ننی بڑھ جاتی ہے مطلب کافی زیادہ انسان کو سانس لینے میں اس سے دقت ہوتی ہے کافی زیادہ
ہاں جی بھائی
جی جی
ہاں جی سانسنے میں بہت دقت ہوتی ہے کیونکہ جب ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ مقدار بہت کم ہوتی ہے باقی اس میں جو بھی موادے پائےائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے
جی جی کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مو آکسائڈ کافی زیادہ بڑھاتا ہے
ہاں جی بھائی جو صحت کے لیے بہت مضر ہیں اور کارم مانوک سائے ہاں جی وہت زیادہ بڑھتے ہیں
اور انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایئر پیوریفائر ضرور استعمال کرے کافی سستا ہی آتا ہے وہ ویسے
آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا اور آپ نے بہت کچھ ہمیں بتایا اس کی وجہ ہمیں بہت گیان حاصل ہوا
جی آپ آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا امید ہے
ٹھیک ہے ہم ملتے ہیں پھر سے کبھی بات کریں گے تو اللہ حافظ
اللہ ہاں سی شب بق ہے